ہیلو اللام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال سب بڑھیا اور جی سب بڑھیا اور ب تے ابھی جن ب ہی
سب بڑھیا ہے آپ بتائیے آپ کے ابو جان امی جن کیسے ہیں بھائی جان
سب سپ خریت سب لوگ کر ب سب ب تندرست ہے مز سے مزے سے ہے ہاں آپ بتائیے آپ کا من کیسا ہے مزے سے ج
ہاں یہاں سب کوئی ایک دم مزے میں ہے سب کچھ سب بڑھیا ہے سب سحیح ہے
تو کھانا پینا ہو گیا سب کاک
اں کھانا پینا ہو گپ سب کھ کھا ہے وہ لیے آپ بتائیے بھائی جان آپ کا کھانا وا ہوا آپ کھائے ہیں
ہاں ہمارا بھی کھانا پن ہو گیا ا بھی کاؤ کہ جا رہے تھے تو سوچ بات کر ل تو کھانا پنا بک آ کے کائے ہم تو روٹی روٹی سبزی کھائےیں ابھی روٹی اور لوکا کے آلو کا سبزی چٹنی اور تھوڑا سلاد کھائے
ہاں یہاں آج آ ج کے
بلیے بھائی بن آواز نہیں آ رہی ہے
ہم کے بعد چکن چاول کھائے ہیں بھائی جان
اور چیزن کے شوقین ہے چکن اچھا لگتا ہے کہ بریانی
چکن بریانی سب اچھا لگتا ہے حیدرآباد کا بریانی بہت فیم
بھائی جان بریانی تو فیمس ہے آپ کو بریانی بھی کا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اسی طرح چکن روٹی کھانے میںا ہے
زیادہ تر ہم کو بریانی اچھا لگتا ہے بریانی میں زیادہ اچھا لگتا ہے بری
تو بنار تھ گئے ن برییاانی بریانی بنے آتا ہے پ آ کو
کیا رہائی جا
ہیلو بریانی ب تی ہے آپ کو
نہیں ابھی تو بریانی بنانے ونانے نہیں آتی ہے پر سوچ رہا ہوں کہ سیکھ لوں تو تھوڑا بریانی بنانے کا ریسیپی
بس سا یہ کک یہ دیکھیے کہ ہم کووگ جنا ہوگتےے ایگزام کی تیاری پے رہنا ہو تو کھانا پینا ب نہیں ج کانا پییا بڑ ا
ہاں تھوڑا بہت بنا دیتا ہوں بس یہ بریانی ہی نہیں آتا بنانے باقی سب بنا بنا لیتا ہوں بھائی جان
بات صحیح ہم تو تھوڑا چاول بنا روٹی بنانا تو آتا نہیں روٹی میں تھوڑا بہت دقت ہے چاول بنا لیتے ہیں دال سبزی اور چکن تھوڑا چکن بھجاا بنا لیتے باقی ب وہی کھانے پینے کا سامان تھوڑا ہو ہی جاتا ہے نارملی بان نہیں آ جاتا ہے کی کہ کوئی ہم کو اگر باہر جانا ایگام دینے کے کچھ تیاری کرنے کے لیے تو کھانا بنانا جے باہر کا آدمی کتنا سامان کھائے گا باہر کا کھائے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا وہ ٹینشن اس لیے ہم تھوڑا سیکھ لیے ہیں اپنا گھر کا کھانا کھائیں گے خود بنا کر
ہوں صحب صحی بات ہے بھائی جان صحی بات ہے میں باہر ک تک کھا نہیں جب بیماری ہو جائے گ تو صحت پر اثر پڑے گا تو صحت بھی خراب ہو جائے گا اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ اپنا سیکھ لیں گے اپنا سیکھ لیں گے تو سب کچھ بڑھیا رہے گا گھر پریوار کا بن ب کھائیں گے اپنا بنا کے کھائیں گے تو ان کا صحت اچھا رہے گا ایسا اچھا ہے ہمیں بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی ج ویسے چاہائے خدا نے چاہا تو ہم لوگ ہمیشہ تندرست رہیں گے سد نے چاہا تو
اور بتائیے سننے میں آیا تھا آپ کا ایزام ایزام پڑ کہاں گئے تھے ایگام د کہاں سینٹر پڑا تھا آپ کا
ہاں ایگزام تو تھوڑا پڑا ہوا تھا ایگزام فارم بھرے تھے وہ تو ایگزام تھا تو ایگزام دینے تو زیادہ دور نہیں گئے تھے یہی مظفر پوری
تو بتائیے کئیسا رہا ایزام ایزام کوسا رہا مڑھیا بتا ہے کہ نہیں تیاری اور ایگزام پ وہی تھی کہ کسی طرح لکھ کے آئے کہ لکھے بھی نہیں لکھے
بھائی جان کیا بتاؤں آپ کو ہم تیاری تو کیے ہوئے تھے بھائی جان اس کے لیے پتا بھائی جان پہلے نا رات کو یہاں سے نکلے ایگزام دینے کے لیے بس سے بہت مشکل ہوا بہت دقت ہوا بس سے نکلی رات کو وہاں گئے وہاں سے پھر اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں پہ تو تھوڑا بیٹھے آرام ورام کیے اس کے بعد رات میں تھوڑی پڑھائی وڑائی کیے اور پڑھائی وڑائی کرنے بعد تھوڑا بوروا ہوا تھا تھوڑا اس نیند ند اس لیے تھوڑا سا تاکہ ایگزام کے ٹائم نیند نہ پڑے اور پڑھنے تھوڑا نیند لینے کے بعد پھر ہم لوگ صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد پھر تھوڑا پڑھائی وڑائی کیا پھر ناشتہ واشہ کیا تھوڑا اس کے بعد ہم لوگ یہ ایگزام دینے گئے تھے ایک بجے سینٹر میں گئے ایگزام ہال میں ایک بجے گئے زامام کوشچن بہت اچھا اچھا کوچن آیا تھا ہم تو بنا کر کے آئے سب کون سارا کچھ بنا کے آئے پھر ادھر سے نکلے تو ادھر سے نکلے تو تھوڑا آرام آرام کیے تھے تھوڑا نکل کے اور دھوپ بھی بہت زیادہ تھا گرمی بہت زیادہ تھا تو تھوڑا آرام ورام کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم تھا ا گاڑی تو کرنے میں ج تھا گھوم لی ہے مجفر پور جلع میں
تو کھانا پینا وہاں ہوٹل میں کھائیں کہ کہیں کسی کسی جگہ کوئی ہوتا ہے وہاں پہ کھیں کھانا ہوٹل میں کھائے تھے
نہیں کیا کہ یہ تھے کہ اس ٹائم کے وہ گھر سے لٹی وٹی بنوا بنوا کے رکھ لیے تھے بیگ لے کر کے گئے تھے اسی بیگ میں گھر سے لٹی و بنوا کے رکھ لیے تھے تو لٹی کھا وہ لیے اور اس ٹائم کھانا پڑ رہا باہر تو باہر د اتنا زیادہ کچھ کھیا نہیں نارملی بس دال چاول سبزی کھائے باقی زیادہ کچھ کھائے نہیں وہاں
س با کہی لی جی ہے نا وہاں کی لیچی پورےشو میں پرسھ ہے میٹٹی میٹیھی لیچی ملتی ہے وہیں سے سب جگہ لیچی ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں کی لیچیدیشوں میں پورا انڈیا میں ہو ج بہت پرسھ ہے سوچے سوچے آپ گئے وہاں تو لچی کا آنند لیجے کہ اسی طرح لچی ن کھائے چلے ہیں کھائے کے لیے وہاں پر ہ کون آ ج آواز آ رہی ہے
ہاں بہت
ہیلو
بھائیا ہیلو بولیے نا بھائی جا بول رہے ہیں کہ بہت بہت میٹھا میٹھا لچی تھا کھائے تھے بھائی جان لچی وہاں کا ہم بہت اچھا اچھا لچ ہے بڑا بڑا سائ لال لال بھی لچی تھا وہاں کا ہاں بھائی جان ہم نے ہم بھی وہاں سنے کہ مہا کا لچی پورا وشو میں بھیجا جاتا ہے پورے وشو میں پرسدھ ہے وہاں کاالیچی وہاں پہ ادھک ہے ماترا میں
تو وہاں سے لچی لے کے آئے ہیں کہ نہیں
ہاں لائے تھے اپنے گھر پریوار کے لیے لائے تھے تھوڑا لچی وہاں سے تو وہاں کا لچی سوچے کہ لیتے چلتے ہیں گھر پریوار کا لوگ بھی مجفر پور کے لچی کا سواد کفلے گا تو اچھا رہے گا کیا پتا پھر کبھی دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے ایسے اسی لیے لچی وہاں سے لیتے آئے تھے تھوڑا سا تو تھوڑا گھر پریوار بھی لچی دے دیے تھوڑا سا لچی اور اس میں سے باہار کے دوست یار میں بھی دے دیے یہاں پہ اپنے
تو لچی کاا سسہ مل رہا ہے ہمارے ہمارے یہاں شہر سےچی سستہ ملتی با ملتی ہے س تو سستہ ملتی کیا ہے گاڑ کا کھیتی ہوتا ہے ان سے جات اور جگہے
ہاں بھائی جان ایک دم نہیں نہیں یہاں آپ اپنے شہر سے تو وہاں ہمیں لیچی بہت سستا پڑا وہاں لیچی اچھا لیچی تھا سستا بھی پڑا ریٹ اچھا تھا وہاں کا سستا لیچی پڑا تو اس لیے تو لے لیے تھے گھر پرریوار کے لیے بھی نہیں وہاں کا ل لیچی کا کوئی برا برائی والا نہیں ہے بات برائی کرنے والا کوئی اچی نہیں ہےا وہاں کا لچی ایک دم بڑھیا بڑھیا لچی ہے
تو بتائیے ہوا آپ ایگزام دیے تھے ایزام کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ہوگا کب تک آ جائے گا کیا لگتا ہے رزلٹ اچھا آئے گا اچھا سے دیے تھے کہ نہیں کوئی ڈر کا کوئی بھاؤ تو نہیں نا کہ کوئی کوشن چ گیا ہو کوئیسر نہیں دیا ہو اچھا جائے
نہیں نہیں نہیں ویسا وسا و ایسا کوئی ویسا کوئی بات نہیں ہے رزلٹ اچھا آئے گا ہم سارا کون سارا سوال کا جواب دیے ابھی تھوڑا ٹائم ہے رزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آ جائے گا رزلٹ بہت جلدی آ جائے گا اور ہمیں لگتا ہے ہمیں امید ہے کہ ہم اس بار رب کی خیفیت سے خدا کی مرضی سے اس بار پاس ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو اس بار ضرور ہم پاس ہو جائیں گے اچھے نمبر سے پاس ہوں گے خدا کی خیریت ہو پہ بنی رہے
ک نہیں بولے اب صبح میں کتنا بجے اٹتے ہیں بھائی جلدی اٹھتے مل لیتے ہیں کہ نہیں آٹھ گھنٹہ دو گھنٹہ
یہ صحت سے کھلواڑ نہیں کرتےائی نیند پورا لیتے ہیں آٹھ گھنٹہ نو گھنٹہ ایک دم بڑھیا سے نیند لیتے ہیں
تو بیام وہ کرتے کہ نہیں ساص ہوا شاص ہوا بیام ہو جوگ پر جاتے ہیں کہ نہیں کہ ٹہالنے
جاتے ہیں صبح صبح ٹہلنے ہمارے بغل میں ہی ایک جو فیلڈ ہے اسی فیلڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں صبح صبح ٹہلتے پھرتے ہیں ٹہلنے سے ایسے صحت اچھا رہتا ہے بڑھیا رہتا ہے
ٹھیک ہے بھائی جان کرنا کو تو ایک کال آا بات میں بات کرتی ٹیک ہے کال کاٹی میں نے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ اللہ خیریت رکھے آپ کی صحت کو بنائے رکھے
جس
خدا حافظ